ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں جی ہمارے ہاں جی ہمارے یہاں سب خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
جی بالکل سب بڑھیا سب بڑھیا
اور بھائی بھائی کچھ نہیں فی الحال ابھی تو میں لیٹا ہوا تھا اور آپ سنائیے آپ کا کھانا وانا ہو گیا
جی بالکل میرا کھانا ہو گیا
ہاں تو بھائی ہم آج موبائل کی اپیوگ اینڈ درپیوگ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بھائی آج کے دور میں کیا ہے کہ لوگ سارا کاریہ موبائلوں سے ہی ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا جیسے کہ آن لائن کلاس وغیرہ ویسے بھی کہیں بھی موبائل جتنا آپ سبھی لوگ موبائل کا زیادہ اپیوگ کر رہے ہیں جیسے میں کہیں جانا ہو ہمیں ٹکٹ وغیرہ آن لائن کرنی ہوتی توائیں سے ہی کر دیتی ہیں ہماری اور وھائی دیکھا جائے نا تو ہمیں کہیں اسان جگہ وغیرہ کائی پت نہیں ہو تو ہم لوکیشن ڈال کے موبائل کے ریعے پہنچ سکتے
جی بھائی تو آپ نے بہت اچھی جانکاری دی لیکن آپ بیچ بیچ میں ہندی الفاظ استعمال کر رہے تو میں آپ کو ہوں پیور اردو میں آپ کو بتاتا ہوں موبائل فون کے کچھ فائدے اور نقصانات بھی تو امید ہے آپ غور فرمائیں گے اور آپی بالکل آپ کو اچھا لگے گا امیدیں سن کے اچھا لگے گا تو موبائل فون نہ آج کے زمانے کی سب سے اہم ٹیکنالوجی میں سے ایک ہے
آج کل آج کل ہر عمر کے لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں بچے ہو اسٹوڈینٹس ہو ٹیچرس ہو ڈاکٹرس ہو انجینئر ہو بزنس مین ہو آفس ہو تو سب کے لیے موبائل فون بہت ضروری بن گیا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا
بالکل تو اس کے بغیر روزمرہ کی زندگی کا تصور کرنا مشکل لگتا ہے
صحیح کا
بالکل تو میں آپ کو اب کچھ فائدے بتاتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون کی مدد سے ہم کسی بھی شخص سے دنیا کے کسی بھی کونے میں فورا بات کر سکتے ہیں
ہاں بھائی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو پہلے کیا تھا موبائل وغیرہ نہیں تھی تو کسی کا انتقال وہ وغیرہ ہو جاتا تو تو بھائی پتتا بھی نہیں چلتا جو چھٹیوں کے ذریع پتا چلتا تھا اب جب تک چٹیاں آتی تھیں دو چار دن بعد تب تک تو بھائی اس کا جو کارکرم تھا وہ بھی پورا ہو جاتا
بالکل بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے
ہاں جی اور ویسے بھی کیا تھا ا
ہاں
کہ پہلے کیا اب موبائل کا اتنا دور ہے کہ ویسے ہمیں کسی ک کی جانکاری نو ویسے کبھی کبھی روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کی کوئی بھی سوچنا نہیں ہو پھر بھی ایڈرس وغیرہ پتا کر لیتے ہیں بھائی
بالکل بالکل کیا بات ہے کیا صحیح بتیایں آپ نے تو موبائل فون تعلیم کے لیے بھی بہت مفید ہے جو آج کل کے تعلیم تعلیم یافتہ بچے ہیں وہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں نوٹس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا جیسے آج کل اے آئی آ گیا ہے تو اے آئی کا استعمال کر کے اسائنمنٹس وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا تو آج کل کیا ہے کہ موبائلوں سے بہت سارے کار موبائلوں سے ہی کیے جا رہے ہیں اب پہ او ٹی پی وغیرہ پہلے موائل اب موبائلوں پر ہی آتے کہ جیسے ہمیں آن لائن وغیرہ فارم وغیرہ بھرنا ہو تو ہم موبائل سے بھی بھر سکتے ہیںائی
بالکل بالکل صحیح استعمال ہوتا ہے آپ نے موبائل فونس کا اور اور میں آپ کو تھوڑا اور بھی کچھ بتا دوں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی موبائل فون بہت مشہور ہے ہم گانے سنتے ہیں موویز دیکھ سکتے ہیں گیمس کھیل سکتے ہیں یا سوشل میڈیا بھی استعمال کر سکتے ہیں اورور طور جو موبائل فون جیسے کہ آئی فون وغیرہ جس کے لیے بہت نامور اور مشکل ور ہے کیمرا کیمرا سے ہم فوٹوز لے سکتے ہیں ویڈیوز بنا کر اپنی جو میموریز یا جن کو اردو میں یادیں بولتے ہیں کہ ان کو محفوظ کر رکھ سکتے ہیں
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا تو آج کل کے والد اتنے موبائلوں وست ہو گئے ہیں امی ابو سے بات نہیں کر رہے کچھ لوگ موبائلوں میں لگے رہتے ہیں تو بھائی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے جتنا اپیوگ صحی چیزوں میں کرنا چاہی غلط چیزوں میں موبائل کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے بھائی
بالکل بالکل صحیح بتائیں صحیح باتیں بولی آپ نے یہی کہ اگر ا کہتے ہیں کہ اگر جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہو
ہاں وہ تو ہے بھائی اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا آج کے دور میں کیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ موبائل وغیرہ زیادہ چلاتے ہیں ان سے تھوڑا موبائل کا اپیوگ تھوڑا کم کروائیں کیونک چھوٹے بچے کیائ کب کھیلنے کے لیے پہلے کیا تھا کہ خود اپنے کھیلنے کے لیے وو خود بنایا کرتی تھے ابھی کیا ہے کہ وہ موبائلوں میں گیمس وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر کبھی کبھی آنکھوں میں روشنی کی کمی آ جاتی ہے آنکھیں خراب ہو جاتی یہ چشمہ وغیرہ نگ لگ جاتے ہیں ابھی سے
بالکل بالکل صحیح بتایا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بہت کچھ نقصانات بتائے موبائل فون کے میں بھی کچھ نقصانات بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے کہ زیادہ اگر ہم اسکرین دیکھیں گے موبائل کا جو اس اسکرین ہوتا ہے اگر وہ زیادہ دیکھیں گے تو آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پھر چشمہ لگانا پڑتا ہے
ہاں بھائی وہ کیا ہے نا پلیس لائٹ سیدھی آنکھوں پر پڑتی ہے وہ کم کر کے اور نہیں چلاتے وہ کیا آئے گ وہ پوری پلیس فلائٹ بڑا کر چلاتے ہیں اس سے ان کی آنکھوں پر پتلیاں وغیرہ ہیں ان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے
بالکل اور کیا ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ گردن میں درد ہو سکتا ہے اور نیند بھی متاثر ہوتی ہے کیونکہ اگر شام کو انسان بیڈ پہ لیٹ کے انسان موبائل فون استعمال کرنا شروع کر د تو پتا نہیں چلتا ٹائم کا کب بارہ ایک دو تین بج چکے ہوتے ہیں
یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیوںکہ بھائی کیا ہے سوشل میڈیا اتنی ایک ہے کہ وہاں پر ریلس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو پتاہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا کتنا ہو گیا کتنا نہیں ہو گیا اور ٹائم نکلتا رہتا ہے بھائی
بالکل اور آج کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل غلط خبریں جھوٹی معلومات بہت جلدی پھیل جاتی ہے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بنا پوچھ تاچھ کیے بنا ویریفائی کیے ہم خبریں ایسے ہی آگے فارورڈ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہ سماج پر براا اثر پڑتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا تو پہلے کیا تھا ا کہ پہلے سوشل میڈیا وغیرہ اتنی نہیں تھی تو پہلے اور یہی حادثے اب تو دیکھا ہوگا حادثے وغیرہ بھی زیادہ موبائلوں کے ہی ذریعے ہو رہے ہیں کیونکہ کئی کیں پہ تو کئی حادثے ہوئے موبائلوں سے جو آن لائن لوگ انسٹاگرام وغیرہ چلاتے ہیں نا اس سے چیٹ وغیرہ کرتے تے ہیں تو اس سے کئی حادثے ہوئے ہیں
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے بالکل بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں اور لیکن کیا میں بتاؤں آپ کو موبائل فون ایک بہت بہترین انوینشن تو ہے لیکن اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے اور حد میں رہ کر اس
ہاں بھائی یہ بات آپ نے بالکل صحی کہا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نہیں تو موبائل ہمارے لیے جتنا ہم پزیٹو طریقے سے اپیوگ کریں گے تو اتنا لابھ دائک ہے جتنا اور کچھ نہیں ہے موبائل پر ہمیں کسی چیز کا پتا بھی نو کسی چیز کی جانکاری لینی ہو یا آن لائن کلاس وغیرہ لینی ہو تو موبائل سے لے سکتے ہیں
بالکل تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ موبائل فون فون کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اپنے گھر والو کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جیسے آپ نے پہلے میرے بھائی بتایا تو پڑھائی اور کام پر توجہ دینی چاہیے اور کیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے ہم آج کل موبائل فون میں اتنا مسور روف ہو چکے ہے کہ ہم اپنی صحت کو بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے
ہاں بھائی یہ بات تو آپ نے صحیح فرمائی ویسے ہی بھائی دیکھا جائے گا تو شریر ہمارے لیے بہت ہی امپورٹینٹ چیز ہے کیونکہ ہمیں بائی اس اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے سمے سمے پر پانی پینا موبائل اتنا ہی چلائیں جتنا اپیوگ کر رہے ہیں صحیح چیز اپیوگ کر رہے ہیں تو تو چلائیں نہیں تو موبائل نہیں چلائیں کم چلائیں کیونکہ زیادہ ریلس وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں کی آنکھوں کی بگلی جو ہوتی ہے وہاں پر جریاں وغیرہ بھی پڑ جاتی کالی کالی سی پڑ جاتی ہلو
جی جی بالکل میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں بالکل بالکل سہمت ہوں میں آپ کی باتوں سے تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میں کہ جو موبائل فون ہے یہ ایک بہت قیمتی قیمتی چیزیں تو اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہماری کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بھی بن سک ہے لیکن اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے
ہاں بھائی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے ہی بھائی ہمیں آپ سے بات کر کے بہت گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ہم اللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اپ سے پھر دوبارہ بات ہوں خدا حافظ
خدا حافظ خدا حافظ